ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام اور سب خیریت
سب خیریت ہے دعا ہے اللہ تعالی کی
بس سب خریت ہے یہاں پہ بھی اللہ کی عنایت ہے
جینس کے نائ چاہیے جینس کے نائ صحیح رہے گی تبھی یہ سب کچھ صحیح رہے گا
ہاں ہاں صحیح فرمایا آپ نے اور آپ کے امی بس کچھ نہیں بس
سب صحیح ہے اللہ تعالی کی طرف سلامت ہے آپ بتائیے آپ کے گھر پہ سب کیاتے سب کییرییت ہے
ہاں سب کہہری تھ یہاں پہ اور فرمائیے کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں بس ٹریول کر رہے تھے ہم تو تو روڈ پہ دیکھا ٹریفک بھی بڑا ہے
اچھااں ٹریفک تو ہو ہی گ ہی شہروں میں تو بہت ہی ہوتا ہے
جی جی ڈے بائی ڈے بڑھتا ہی جا رہا ہے ٹریفک
ٹرولر کرنا مطلب پیدل چلنا بیٹر ہے
ہاں وہ بیسٹ ہے بٹ کیا کرے اگر کہیں آنا جانا ہے تو پھر تو گاڑی نکالنی پڑتی ہے نا
ہاں ہاں ہاں ہاں وہ تو مجبوری ہوتی ہے پیدل چلنے سے کیا ہوتا ہے نا ایک تو اپنی باڈی صحیح رہتی ہے اکسرسائز ہو جاتی ہے
کل چلیں گے تو اکسرسایز ہوجائے گی
ہاں ہاں او شہروں میں
ہاں ہمیں بھی اچھا لگتا ہے ہاں ہمیں بھی اچھا لگتا ہے
ہاںپ بند کہاں پے گیے ہو آپ بمبئی تو نہیں ہے
آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی صاف نہیں آ رہی
نہیں میں آپ کو یہ بول رہا ہوں آپ کہاں کہاں پر گئے ہیں گھومنے کے لیے
ہم الموڑا سائڈ گئے ہیں نینی تال اور کل
پریت ہے
آ کلو منالی اور اس سے آگے بھی گئے ہیں اس سے بھی آگے گئے ہیں
تو بہت اچھی بات ہے اچھا روہتانگ سائڈ میں بھی گئے آپ روہتانگ جی جی یہ تو اچھا تو صحیح ہے آپ تو گھومنے کے شوقین ہو پھر آپ تو
ہاں ہمیں گھومنا اچھا لگتا ہے لیکن اب بچوں کے ساتھ اب نہیں جا پاتے ہیں بچوں کے اسکول کھل ہوتی ہے پڑھائی چھٹییاں پڑتی ہے تو چھٹیوں میں بھی ناکام دے دیتے ہیں
جتنا اسکولس میں نہیں ہوتا ہے جتنا اتنا گھر کے لیے دے دیتے ہیں وہ اور دے دیتے ہیں کہ بچہ کہیں جانے جا ہی نہیں سکتا
یہ تو ہے یہ تو ہے
چھٹیاں ہوتی ہیں صرف نام کے لیے چھٹیاں ہوتی ہیں بچوں کو کام اتنا دے دیتے ہیں
صحیح بات ہے
ہاں کام کرتے کرتے ساری چھٹیاں ختم ہو جاتی ہیں کہیں جانے کا موقع ہی نہیں
بچے کا بھی بزی رہتے رہتے ہیں تو فیملی کا بھی ساتھ بزی ہو جاتا ہے
آپ کی آواز کٹ کٹ کیا آ رہی ہے
یہ تھوڑا چلتا رہتا ہے اس میں نا تھوڑا سا کم ٹائم کچھ جگہ پہ لا ہوتا کہیں پہ نہیں ہوتا ہے
ہاں ہاں ہاں اور بتائیے آپ کے میں کیا چل رہا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کہاں کہاں گھوم کر آئے ہو
ہم بھی آپ نے بتایا ایک سنسر نینی تال کو چھوڑ کے تھے کلو منالی اور اپنا ہماچل اور شملہ
ہاں ہماچل بھی ہو گ ہے شملہ نہیں گئے ہم
شملہ میں اچھا ہے شملہ میں ایپل گارڈن ہے وہ اچھا ہے وہاں پہ لوگ بھی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں
ہاں شملہ میں ایپل تو مشہور ہے ہی شملے کے ایپل تو مشہور ہے ہی ہے وہاں پے
جی جی جی
اور ہم ادھر بھی طرف کہے ہیں برندان کی طرف یو پی سائڈ
ٹھیک ہے جی جی ہاں جی یو پی ہے ڈنن وہاں پہ کشن جی کا ہوا ہے مندر ہے بہت فیمس ہے
ہاں ہاں
اس سے آگے آگرہ کا تاج محل ہے
ہاں تاج محل ہے ہاں تاج محل لال قلعہ آگرہ میں بھی لال قلع ہے
چلو آپ دہلی میں رہتے ہوئے تو آپ کو تو ساد نہیں پڑتا ہے
ہاں ہم کو تو پاس نہیں پڑتا ہے ہاں
جی جی جی صحی ہے گھومنا پھرنا ضروری ہے جی لائف میں دیکھو کام تو پوری زندگی چلتے رہیں گے
ہاں ہاں بس بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں تو پھر پلان بناتے ہیں کہیں جانے کا اھی تو بچے چھوٹے چھوٹے ہیں تو مشکل ہو جاتا ہے ٹھنڈی جگہوں پہ جانا نہ ہی ٹھنڈی جگہ پہ جا سکتے ہیں بچوں کو لے کے نہ ہی گرم جگہ پہ بھی سائڈ لے ج سکتے ہیں بچوں کو لے کے
منتھ ہے نا منتھسا لڑکیا یا زیادہ گرمی ہو یا ٹھنڈ ہو جس اپنا اپریل میں مئی میں چلے گی اپریل میں چلیں گئے تب ٹھیک ہوتا ہے موسم
اس ٹائم بھی اس ٹائم بھی گرمی بہت ہوتی ہے اپریز آپ یو پی سائڈ جاؤ گے تو اس ٹائم بھی بہت کرنی
بیسٹ ٹائم اگر پاڑوں میں گھوم کے لیے جانا تو ٹم بالکل پرفٹ
ہاں پہاڑوں کے لیے تو صحی ہے یہ ٹائم پہاڑوں میں تو اسی ٹائم جاؤ جو ہاں
اگر یہ موسم ہاں جی اگر اس موسم میں جاؤ گے تو برساتیں ہوتی ہیں برسات ہونے کی وجہ سے وہ آتی ہے کہ
ہاں پہاڑ ہاں ہاں صحیح فرمایا آپ نے بالکل
ا تھوڑا پھر ا تھوڑا کندا رہتا ہے آپ کو بت یہ ہے کہ کتنی دقتیں آتی ہیں
ہاں ہاں آ کو بھی گ ھنے کا شوق ہے
ہاں جی ہاںی بالکل ش ہو گ میں گومنے گ تو بہت شوکین ہے گھومنے کے
ہاں آج کل تو سب کو ہی شوق ہوتا ہے گھومنے کا سب کا ہی من کرتا ہے کہ ہم سب
کچھ اتنا اسٹریس وغیرہ ہے اگر مطلب گھومے گ بھیھےا نہیں تو اس ٹس کیسے کم ہوگا ہے نا جاب جاب سے گھر پہ فیملی میں ن کوئی نہ کوئی چلتا رہتا ہے جی تو اگر باہر نے کا تھوڑا رییکس ہوتا ہے بندہ مائنڈ میں
ہاں تھوڑا مائنڈ فریش ہو جاتا ہے
ہاں مائنڈ مائنڈ سے پرانی چیزیں نکل جاتی ہیں
ہاں ہاں
ج
پھر گھر میں آتے پھر وہی ٹینشن ہو جاتی ہے سبھی
گھر میں ہوجیے پڑائی دی کچھ ف
ہاں
ہاں
ہلو
پٹ ممبائی ہے
ہیلو
کیا کیا کر رہے تھے آپ
بس کچھ نہیں بس فری بیٹھے تھے تو سوچا آپ کو فون کرے میسج کرے
اچھاھ اچھا کیا ہم تو وہی دیکھ رہے ہم نے آب کو چلو گروپ میں ایک بولا کہ چلو آپ فری ہوں گے تو وہ بول کے کہئی سم ٹائم آ کے پاس بھی کام ہوتا تو سب کے پس کام ہوتا ہے جی ہر ہر وقت ہر وقت کو کوئی فری نہیں ہوتی
صحیح کہا آپ نے بالکل
نا اس کے لیے ٹائم بھی نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے س تھینک یو
ہر کوئی اتنا بزی ہوتا ہے بہت بزی ہے اس ٹائم تو
جی جی جی بالکل
انسان تو انسان جانوروں کو دیکھ لو پکشیوں کو دیکھ لو وہ بھی بزی رہتے ہیں
ہاں یہ تو دیکھو نیچر نے ایک یہ بنائی ہے دیکھو سب کو کام دے رکھا ہے تو کسی نے کہ جی جی جی بالکل
ہاں
چلو یہی نچ یہی ہماری قدرت کا نظارہ ہے یک یہی پراکرتی ہے ہمیں تو بس کو سیف سنا ہے اچھی آل تو سے کتنا اچھا اتنا اچھا ہو سک اتنا کرو قدرت کو خراب مت کرو بس یہ ہے
ہاں ہاں قدرت نے بنایا ہے قدرت کے ہیلو ہلو
میں اپنی میں قدرت کو اچھی رکھو بس
ہاں بس قدرت نے جو کچھ بنایا ہے وہ سب سوچ سمجھ کے بنایا ہے اس قدرت کی کسی بھی چیز سے چھیڑا خانی کرو گے تو قدرت پھر ہم لوگوں کے ساتھ ہی چھیڑا خانی کرے گا اس سے ہمیں لوگوں کو ہ
کتنی دقت آتی ہے
کیا ہلو
اور کھانا بھی کیا بنا رہے ہو آپ آجھ
ابھی تو ہم سوچ رہے تھے کچوڑی بنا لے موسم تھوڑا ٹھنڈا ہو رہا ہے بارش تو نہیں ہو رہی سوہر کہہ رہے تھے نہیں آ ابھی نہیں ہوئی ہے آج نہیں ہوئی کل تو ہوئی تھی آج نہیں ہوئی ہے
اور جی جی جی جی دلی میں تو بول رہو ہم ہمارے بھی ریلیشن والے رہتے ہیں نا تو وہ بتا رہے تھے کہ دلی میں بارش وغیرہ ہو رہی ہے
ہاں بارش دو دن تو کنٹینیو ہوئی ہے دو تین دن
جی
آج نہیں ہوئی ہے آج موسم تو بنے ہوئے ہیں پر بارش نہیں ہو کے دے رہی
اچھا جی چلو وہ بھی ہو جائے گی جی ان شاء اللہ اگر چاہ تو قدرت نے تو ضرور بارش ہوگی آپ کے یہاں پہ بھی ہاں ہم تو درتے پڑے ہیں بارش کے لیے ہمیں تو دیکنے کو نہیں ملیے کہتناٹائم سے بارش
اچھا ویسے بارش نہ ہو تو اچھی بات ہے کیونکہ موسم ہی ٹھنڈا ہو رہا ہے بارش ہوئے گی تو اور گندگی سی لگتی ہے
اچھا پر ہم ترتے پڑے ہیں موسم کو دیکھنے کے لیے
ا س جنی موسم تو گ سہانا ہو رہا ہے
جی جی ج اور فم آئی ہے عالف نے ہم نے بھی سیم بولا آپ نے بھی سیم بولا
ہاں اور آپ گھر جا رہے ہوا آفس سے
ہ
ہیلو
چل نو چلوچ اچھا سننے کو ملا گ اب یہ پہ ٹھڈا ہے تھڑا موسم
ہاں ہمارے یہاں تو ٹھنڈا کیا ہے
ہم تو گرمی سے پریشان ہیں ہمارےاںبھی تو ترس ہمند ترس چکے ہیں
نہیں نہیں ہم بارش آئے گی آئے گی آج نہیں تو گل گ آگ ہاں
جی جی چلو ان شاء اللہ ہو جائے تو بڑھیا بات ہے
ہاں کیونکہ بارش کا موسم چل رہا ہے یہ یہ مہینہ ہی بارش کا چل رہا ہے
بل پ کی کیانا تھا پ چلو ہوا
ہلو
ہیلو ہاں جی
آپ سے بات کر کے ہمیں اچھا لگ رہا ہے تو چلو آپ بھی اپنا گھر کا کام کرنا ہوگا آپ کو بھی ہے نا تو دھنیہ واد آپ نے ہماں سے بات کہی ہے اس کے لیے ہمارے ٹائم نکالا تھا اسپیشلب تو یہ آپ کا بھی بہت بہت جی السلام علیکم خدا حافظ خدا حافظ